ر
ہلو
ہلو السلام علیکم ورحمۃ اللہ
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ آپ ٹھیک ہو
الحمد للہ اور کیا ہو رہا ہے آج صبح کا صبح صبح آپ کے دن کیسا رہا میں ہو گیا آدھے گھنٹے ہو گئے آپ کئی تھ
ہلو میں آج جلدی اٹھا پھر و و کرنے گیا ہلو
کتنے بجے اٹھ گئے تھے کتنے بجے اٹھ گئے تھے
میں میں آج سویرے جلدی ہی اٹھا تھا
جلدی ٹائم ہوتا ہے
چھ بجے اٹھا تھا
اچھا چھ بجے اٹھ گئے تھے الحمد للہ آج کیا کیا اٹھ کے صبح آج صبح
نماز وماز پڑی واک کرنے گیا پھر وہاں سے آ کے ناشتہ کیا
ہمم صبح آپ کا ناشتہ وغیرہ سب ہو گیا بہت جلدی بہت فاسٹ اچھا الحمد للہ آپ نے بہت جلدی صبح ناشتہ کرنے کی عادت اچھی ہے
بالکل بھائی جان بھائی جان واک کرنا بھی ضروری ہیں میں اسی کے بارے میں کل فٹنس کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا
جی بالکل کریے بالکل بتائیے ہم کو فٹنس کے بارے میں جانکاری ہوگی
بھائی جان فزیکل فٹنیس یعنی جسمانی تندریاسی ہر انسان کی زندگی کا ایک بنیادی حصہ ہے
جی
آج کے تیز رفتار دور میں لوگ اپنی صحت پر کام کم اور کام تعلیم اور ٹیکنالوجی پر زیادہ توجہ دیتے ہیں مطلب دیکھی کہ ٹیکنا مطلب اس پہ موبائل فون پہ زیادہ ٹائم گزار تے ہیں اپنے جسم پہ جو اپنا صحت ہے اس کا خیال نہیں رکھتے ہیں نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ لوگ موٹاپے ڈائبٹیز بلڈ پریشر اور دل کی بیماریوں کا شکار ہو جاتے ہیں بھائی جان
بے شک بےشک
بھائی جان بھائی جان اسی طرح اگر ہم روزانہ اپنی صحت کا خیال رکھے مناسب غذا کھائے اور ایسرسائز کو اپنی زندگی کا حصہ بنائے تو ہم نے صرف صحت مند رہ رہ سکتے ہیں بلکہ ایک خوشگوار اور کامیاب زندگی بھی گزار سکتے ہیں بھایی جان
آپ بالکل صحیح بول رہے ہیں کہ ہر ہر انسان کو صبح واک کرنا چاہیے اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے جس سے ان کا شریر فٹنیس اور باڈی ایک دم فٹ رہے ایسے میں بہت سے بہت سے لوگ کیا ہے کہ کرتے ہیں بہت سارے کرتے ہیں تو ہو گیا سب کا اپنا اپنا ہوگیا اور فٹنس واک کرنا سب سبھی کرنا چاہیے بہت ضروری ہے فٹنیس کے لیے تو ایک جوش رہتا ہے فٹ شریر میں ایک موٹے شریر اور پتلے شریر میں بہت انتر ہوتا ہے وہ اور وہ دوڑ نہیں سکتے پتلے والے دوڑ سکتے ہیں مطلب بہت کچھ ایسے ہیں کہ فٹ شریر کا فائدے بہت ہیں
ہاں بھائی جان اسی طرح جسمانی تندرسی کی اہمیت اگر ہم دیکھیں گے یہ جو فزیکل فٹنس ہے نا ہر عمر کے افراد کے لیے ضروری ہوتا ہے بھائی جان بچوں کے لیے صحت مند جسم ان کی مطلب نشانو میں میں سے مدد کرتی ہیں مطلب اس کو پڑھنے میں بھی مدد کرتی ہیں بھائی جہان
اگر ہم دیکھیں گے نوجوان کے لیے فٹنس انرجی اور کانفیڈینس کا زذ ذریعہ بنتا ہے مطلب جبکہ بزرگوں کے لیے یہ صحت اور آزادی سے زندگی گزارنا آسانی سے زندگی گزارنے میں مدد کرتی ہیں واجن وجہ اگر ہم دیکھیں گے ایک فٹ انسان اپنی ذمہ داریا بہتر انداز میں نوا سکتا ہے اور اس کی کام کرنے کی صلاحیت بھی زیادہ ہوتی ہے
نہیں صحیحضر ضروری ہے ہر جی جی بتائیے
بالکل بھائی جان بالکل اسی طرح اگر ہم دیکھیں گے ازرسائز کا کردار اگر ہم دیکھیں گے کہہ مطلب کیا اگزسائز کا کیا کردار ہےوزہ
اگزرسائز جو ہے فزیکل فٹنس کا سب سے اہم حصہ ہے بھائی جان روزانہ تیس بالکل بالکل روزانہ مجھے لگتا ہے تیس ساٹھ منٹ کی ہلکی یا درمیانی ایگزرسائز مطلب جیسے کہ واکنگ جگنگ سائیکلنگ سوئمنگ یا یوگا صحت کے لیے بہت مفید ہوتا ہے بھائی جان اسی طرح اکزرسائز سے خون کی گردش بہتر ہوتی ہے مسلز مضبوط ہوتی ہیں اور جسم میں طاقت اور لچک پیدا ہوتی ہے بائی جان
وجہ اسی کے ساتھ ساتھ ایکزرسائز اسٹریس کو کم کرتی ہے اور انسان کو خوش مزاج بناتی وجہ
بالکل بالکل آپ و بالکل آپ جو بتا رہے ہیں بہت ہی ضروری بہت ہی مہتوپورن چیز بتا رہے ہیں جس سے آپ جس سے لوگوں کی صحت اور ان کی والی زندگیوں میں بہت ان کو فائدے مند ہوگی
بجان لیکن میں یہ بتاؤں گا کہ اکزرسائز کے ساتھ ساتھ غذا بھی اچھا کھانا چاہیے جیسے کہ صرف ازرسائز ہی کافی نہیں ہوتی ہے بلکہ صحت مند غذا بھی بہت ضروری ہے ہمیں اب نے روزانہ غذا میں پھل سبزیاں دودھ انڈے دالیں اور پروٹین سے بھرپور غذا شامل کرنا چاہیے باشاہان جو یہ جو یہ فاسٹ فوڈ زیادہ میٹھے اور تیلی والے تلی والے جو تیل میں ہو والی چیزیں کا کم استعمال کرنا چاہیے جن میں زیادہ تیل ہوگا روزانہ مناسب مقدار میں پانی پینا بھی صحت کے لیے بہت ضروری ہے بھائی جان
جییک ہیک
بیاہ اسی طرح اب کھانے کی بھی بات کی ہم نے ایکسرسائز کی بھی بات کی ہم نے آپ کو مطلب میری بات سے آپ سہمت ہو
میرو آپ کی بات رہ سر آ میرے کو جانکاری دے رہے ہیں بہت اچھی جانکاری دے رہے اس سے اسسک لگو کروں گا اور ابھی میں جلدی اٹھوں گا کوشش کروں گا جلدی اٹھوں گ بہت ہی اچھی اچھیز چیزیں کرنے سے جواب بتاا رہے اس کو کرنے کے لیے
بالکل بھائی جان اس کے بعد ہم دیکھے ہم نے ایگزرسائز بھی دیکھی غذا بھی دیکھی ہم اپ نیند کی اہمیت دیکھیں گے کیونکہ مطلب ایزرسائز غذا بھی ہم نے خاصیاب اچھا اب ہمیں نیند کی بھی مطلب اہمیت جاننی ہے مطلب اس میں نیند کی بھی اہمیت فزیکل فٹنس میں ہوتے دیکھو بھائی جان اگر ہم دیکھیں گے اچھی صحت کی کے لیے پرسوں کو نیند بہت ضروری ہے کم نین سے تھکان کمزوری اور توجہ میں کمی پیدا ہوتی ہے عام طور پر ایک بالغ انسان کو روزانہ مجھے لگتا ہے کہ سات سے آٹھ گھنٹے کی نیند لینا چاہیے اس چ نیند جسم کو آرام دیتی ہیں اور دماغ کو تازہ کرتی ہیں اورب میں آپ کو بائی جان بتاؤں گا جو مطلب پڑھنے والے بچے ہیں ان کے لیے بھی نیند ضروری ہے کیونکہ اس سے نیند سے کیا ہوتا ہے کہ یاداشت بڑھ جاتے ہیں اور اگر ہم دیکھیں گے اگر ہم مطلب نیند کم کریں گے جو اگلا دن ہمارا ہوتا ہے وہ مطلب اچھا نہیں نکلتا ہے اس میں ہم مطلب کمزور فیل مطلب محسوس کرتے ہیں ہے نا بھائی جان
جی س جی جی جی جی جی جی
ہلو
ہاں ہاں سن رہے ہیں بتائیے بتائیے بہت اھیال ہیلو
ہاں بائی جان بائی ج
جی جی بتائیے
بھ جان آپ دیکھیں گے ذہنی صحت اور فٹنس کے بارے میں
ہوں
فزیکل فٹنس کا تعلق صرف جسم سے نہیں بلکہ دماغ سے بھی ہیں بھائی جان
ہوں جب انسان ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کے دماغ میں ایسی کیمیکلز پیدا ہوتی ہیں جو کہ خوشی اور کون کا احساس دلاتے ہیں بھائی جان ہلو
جی جی جی جی جی بالکل صحیح بول رہے ہیں آپ
اس سے ڈپریشن اینزائٹی اور سٹریس کم ہوتااں وجہہ اسی لیے صحت مند جسم کے ساتھ صحت مند دماغ بھی ضروری ہیں
ہوں
اگر ہم دیکھیں گے اب میں کیا اب میں آخر میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ فزیکل فٹنیس ایک صحت مند اور کامیاب زندگی کی بنیاد ہے اگر ہم روزانہ ایگزرسائز کریں متوازن زا کھائے اور پوری نیند لے اور پوری عادت تو سے بچے بری جو عادتیں ہیں تو ہم بہت سے بیماریوں سے محفوظ رہ سکتے ہیں ہر شخص اس کو اپنی صحت کو ترجیح دینا چاہیے بھائی جان کیونکہ ا تندرست جسم ہی جو ہے روشن متک مستقبل کی پہچان ہے مشور مقبولہ ہیں ہیلتھ از ویلتھ بائی جان یعنی صحت ہی انسان کی سب سے بڑی دولت ہے بھائی جان آپ کو
ہوں
آپ سے مطلب آپ کو کیسا لگا مجھ سے بات کر کے بھ جان
بہت اچھا لگا آپ نے بہت ہی اچھی جانکاری دی ایک دم فٹنیس کے بارے میں اور ہر چیز کے بارے میں بہت ہی اچھی جانکاری دیتے جسے لوگوں کو آگے بھی یہ پیغام پہنچاؤں گا ان کو بھی سن کر اچھا لگے گا سے بات کر کے اچھی لگ
چلو بھ جاں آگے بھی ایسے ہی ہم بات کریں گے کسی موضوع
بالکل بالکل بالکل ب جار بکل
چلو بھائی اللہ حافظ
اللہ حافظ اللہظ